وعلیکم اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلامورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بھائی جان آب ٹھیک ہو
جی بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہووں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو آپ کے گھر میں آپ کے والدین آپ کی امی جان آپ کے بھائی بہن کیسے ہیں
جی شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے آپ سنائی آپ کیا کر رہے ہیں
بھائی جان میں بیٹھا ہی ہوں تو ابھی ابھی کھانا کھا لیا تو آپ نے کچھ کھانا وانا کھا لیا
جی بھائی جان میں نے کھانا کھا لیا تو میں سوچ رہا تھا آپ سے تھوڑی ٹائم مینجمنٹ پہ گفتگو کی جائے آپ سے کچھ سنا جائے آپ کو تھوڑی اس کے بارے میں جانکاری دی جائے
آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک چنا ہے تو اس پہ بات کر کے ہمیں بہت ہی اچھا لگے گا تو آج ہم آج میں آج ٹائم مینجمنٹ یعنی وقت تسیید مطلب کی طرح قدر اور استعمال کے بارے میں بات کریں گے ہے نا تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پیسہ کھو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن جو وقت گزار گزار جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا اس لیے کہتے ہیں فخت سونا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دن کا ہر کام صحیح وقت پر کریں جب ہم اپنا مر کے وقت پلان کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کام آسان ہو جاتا اور ہمیں جلدی کامیابی ملتی ہے ہے نا بھائی جان تو آج کل اکثر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان کو دن کو دن میں چوبیس گھنٹے ملتے ہیں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان گھنٹوں کو کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ وقت ضائع کر دیتے ہیں تو بائی چانس ایک اسٹوڈنٹ جو ایک بچے کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر ایک طالب علم روس تھوڑا تھوڑا وقت پڑھائی کو پڑھائی میں دی ہوم ورک وقت پر کرے اور مطلب کہ امتحان سے پہلے تیاری شروع کر دے تو اس پر کافی زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا لیکن اگر وہ ہر کام کل پر چھوڑنے چھوڑنے لگے تو آخر میں پریشانی ہی پش پریشانی ہوتی ہے ہے نا تو میں آپ سے بھی آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں
ٹائم مینج کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ ٹائم اچھے سے مینیج کرو اس سے کیا ہے کہ آپ کو اس میں کمی آ سکتی ہے جب سارے کام وقت پر ہو جاتے ہیں تو آخری وقت میں جلد یا اینزائٹی یا ڈر ختم ہو جاتا ہے اس سے انسان پروڈٹیوٹی بڑ جاتی ہے ک وقت میں آپ زیادہ اور بہتر طریقے سے پورا کام ختم کر پاتے ہیں اس سے کیا ہے کہ بہتر کارکردگیا یا اس کو کہتے ہیں ہائی کوالٹی ورک ہم کہتے ہیں آپ سکون سے ان سے اچھے طریقے سے اپنا کام ٹھیک طریقے سے کر سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ آپ وقود بھی بچتا ہے طریقے سے اپنا کام ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں ہم فری ٹائم جو آپ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے اپنے بچ جاتا ہے اپنی ہابیز کے لیے اپنی فیملی کو ایکسٹرا وقت دیکھنے کے لیے وہ بھیپ کے پاس چ جا ہیں اگر آپ ٹائم مینجمنٹ طریقے سات کریں یا نئے نئے اپارچونیٹیز لائف میں آ جائے لائف میں نئے سکل سیکھ ستے ہیں کیریئر میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھ ستے ہیں آپ نئی لینگویجز سیکھ سکتے ہیں نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہے یہ ٹائم مینجمنٹ بہت سارے فائدے ہیں یا آپ فصلے لے سکتے ہیں جس کو آپ بیٹر ڈن میکنگ کہتے ہیں جب آپ کے پاس وقت ہو فری وقت ہو آپ اچھے سے سوچ سکتے ہیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ طریقے سے سوچے یہ ٹائم مینجمنٹ کے بہت فائدے ہیں
ہاں بھائی جان تو بھائی جان میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ٹائم مینجمنٹ صرف پڑھائی نہیں ہے یہ م بلکہ ہر کام کے لیے ضروری ہے گھر کا کام ہو آفس کا کام ہو عبادت ہو آرام اور فہرنے کے لیے بھی بقت نکالنا چاہیے بہ ان سبھی کاموں میں یہ ٹائم مینجمنٹ آتی ہی آتی تو جب ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے تو زندگی میں سکون اور نماز رہ مطاک نظام رہتا ہے نا بھائی تو ٹائم مجمٹ سب مطلب ممنٹ کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے دن کا پلان بنانا چاہیے صبح اٹھ کر یا رات کوھ ہونے سے پہلے سوچنا چاہے کہ کل ہمیں کون کون سا کام کرنا ہے جو کام سب سے جڑ رہ ہو اسے پہلے کرنا چاہیے ہمیں اپنی بری عادت بچنا مطلب کہ بچنا چاہیے آج کل کیا ہوتا ہے کہ آج کل موبائل فون اور سوشل میڈیا پر دو گھنٹے گزار دیتے ہیں کبھی کبھی وہ دو منٹ کے لیے فون ہاتھ میں لیتے ہیں لیکن چار گھنٹے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا تو تھوڑی دیر موبائل چلانا ٹھیک ہے لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال ہمارا مطلب قیمتی وقت برباد کر دیتا ہے ہے نا تو ٹائم مینجمنٹ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس سے اسٹریس کم ہوتا ہے جب کم وقت پر مکمل ہو جائے تو انسان
جی بھائی جان
وہ فکر نہیں ہوتی وہ سکون سے رہتا ہے اور اس کا ذہن بھی تیز رہتا ہے نا بائی جانس تو جو لوگ وقت کی قدر کرتے دنیا بھی ان کی قدر کرتا ہے ہر کامیاب انسان کی زندگی دیکھنے تو پت چلتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہت اچھے سے استعمال کرتا ہے اس لیے وہ اپنی مقصد تک پہنچ جاتا ہے نا بھائی جان تو آپ بھی فرمائی
جیسا آپ نے کہا تھا مطلب جو ورک بیلنس ہو آپ اگر آ کہیں پہ پروفیشنل لائف آپری ہو نوکری ہو آپ کہ اگر آپ وہیں پہ مطلب اچھے سے ٹائم ٹائم مج وہاں پہ وہی کرو آفس یا کالج میں آپ کو ذمہ داری میں وقت میں اپنا کام ختم کرنا آتا ہو تو آپ کو وہاں پہ بہتر ریپوٹیشن ملتی ہے وہاں پہ بھی عزت ملتی ہے آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے الگ گھر والوں کے لیے بھی اپنے کام کے لیے بھی یہ مطلب ٹائم مینجمنٹ کا ایک فائدہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ اپنی صحت میں بھی سدار آ چکا ہے اگر آپ کے پس صحیح ٹائم ہو صح ٹائم کا مینجمنٹ ہو آپ صحیح وقت پہ سو جائےیں صحی پہ اٹھے صح وقت پہ کھانا کھائے صحی وقت صح طریقے سے ٹائم مینجمنٹ کرے تو آپ کی ہرت بھی سدھار آ سکتا ہے یا آپ دھ سکتے ہیں فوکس میں اضافہ آ جاتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے وقت استعمال کرے تو آپ کا فوکس بھی بڑھ جاتا ہے ذہنی سکون بھی ملتا ہے جس کو ہم پیس آف مائنڈتے ہیں وہ بھی دن ب دن بڑھتا جائے گا اس چیز سے اس سے کیا ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا مل جاتا ہے اگر آپ تھوڑی سی چھوٹی غلط کرے اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی کا خیال رکھے وہ آپیکھ سکتے ہیں دوبارہ دوبارہ سیکھ سکتے ہیں اس کے بہت سار فائدے سے فائدے جیسے کہ آپ نے دن کا کام اپنے ٹائم میں ختم کیا آپ کے پاس اور بھی ٹائم بچا تو آپ اس ٹائم میں بھی مطلب اور بھی کچھ کام کر سکتے ہیں اور بھی کچھ کیس پیسے کما سکتے ہیں اس سے کیا ہے کہ آپ کا فائنشیل گڈن بھی کام ہو جاتا ہے اس میں بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ زندگی کے ہر پہلو صحت پیسہ رشتے کو برابر وقت دینا چاہیے تاکہ آپ کے ہر کوئی چیز ٹھیک طریقے سے چلے مشکل کاموں چھٹکارا مل جاتا ہے اس چیز سے کم مارٹ ورک ہم جس کا ہم کہتے ہیں آپ کی نگاڑوں میں کی طرف محنت آپ گڑوں کی طرح محنت کرنے کے بجائے دماغ سے کام کر سکتے ہیں یا ڈسپلن تو ہم نظم مذہبت کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ سے ڈسپلن بھی بڑھتا ہے کامیاب زندگی ملتی ہے انسان کو آپ سنائیں آپ ٹائم مینجمنٹ کے کچھ نقصان بھی سنیں ہیں آپ
ہاں بھائی جان کو ہم نقصان کی بھی بات کریں تو پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہ ہمیں ہر روز کچھ وقت اپنی صحت کے لیے بھی نکالنا چاہیے تھوڑی سی مطلب کہ وات کرنی چاہیے ایگزرسائز اور پوری زین بھی اہائم مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے تو صحت اچھے مطلب کہ صحت اچھی ہوگی تو ہم ہر کام بہتر طریقے سے کر سکیں گے ہم اپنے والدین ٹیچرس اور بزرگ کو وقت کی بھی عزت کرنی چاہیے وہ کسی سے مطلب کہ کسی سے ملنے یا کلاس میں ہمیشہ وقت پر پہنچنا چاہیے یہ اچھی عادت ہماری شخصیت بہتر بنا دیے تو میں یہی کہنا چاہ چاہوں گا کہ وقت زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے اگر ہم آج وقت اگر ہم آج اپنے وقت کی قدر کریں گے تو کل کامیاب ہماری انتظار کر ع مل کر رہی ہوگی تو ہمیں ہر دن کو پلان بنانا چاہیے پلان کے حساب سے وہ گزارنا چاہے تاکہ ہر کام کو ہم برابر برابر وقت دے وقت کو ضائع نہ کرے محنت کا نیچ آ اور ہر لمحے کو بہتر ترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے ہے نا بھائی تو آپ نے جو کہا تھا نقصانہ نقصانات آپ بتائیے ایک دو پھر میں بھی بتاتا ہوں جو میریمان میں ہے
جو آپ نے ابھی کہہ رہا تھا ٹائم مینجمنٹ تھوڑی سا نقصان بھی ہے جیسے آپ دیکھ ستے ہیں اگر آپ ہر منٹ کا حساب رکھنے میں چکر میں انسان کا وقت اور انسان کو ڈر یا انینزائٹی اور زیادہ بڑھ جاتا ہے انسان اگر منٹ کا حساب رکھے تو اس کو اور زیادہ کرٹیکل تھنکنگ اس کو لگتی ہے اس میں اس میں بھی انسان کی انینزائٹی بڑ جاتی ہے یا آپ دیک سکتے ہیں اس میں کریٹیوٹی کا ختم ہو جاتا ہے کریٹو کاموں میں جیسے رائٹنگ آرٹ یا ریسرچ کے لیے کھلا اور آزاد وقت چاہیے اس کے لیے اگر آپ فکس شڈو رکھیں تو اس میں بھی آپ کو نقصان آ جاتا اس کی اس سے آپ کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی مطلب کریٹو سکل ہے جیسے پینٹنگ میں بھی بات کر رہا تھا یا رائٹنگ میں بھی بات کر رہا تھا اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ائم چاہیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے اگر اس میں آ ٹائم مینجمنٹ لگائے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے یااں دیک سکتے ہیں مشین جیسی زندگی بن چکی ہے ٹائم مری سے اگر آپ کنٹیو م ائٹائمجمٹ لگائے رکھے تو آپ کی زندگی جیسے مشینی زندگی یہ بن جائیے
ہاں بھائی ج ہاں بھائی جان کسان کو مطلب کہ ہالیڈیز ہوتی نا چھٹی کے دن مطلب انجوائے بھی کرنا چاہے پورا سال مطلب کہ جب ہم ڈسپلین میں گزاراتے ہیں ٹائم مینجمنٹی سے گزارے ہیں پ نہیں کچھ بھی نکالنا چاہیے اپنی زندگی سے جسیں ہم انجوائے کر سکے ہم تفریح کر سکیں فیملی کے ساتھ کسی جگہ پہ گھوم سکے گھومنے جائے باہر پہاڑوں پہ چڑھے ہیں نا اس سے جو ہماراٹرس ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے تو ہم سکون محسوس کرتے ہیں تو پڑھائی میں کم ہو جاتی ہے کیونکہ مطلب کہ تیاری وقت پر نہیں ہوتی تو ہر کام دیر سے ہوتا ہے جس سے لوگوں کا مطب کہ بھروسہ کم ہو جاتا ہے سٹرس اور ٹینشن بڑ جاتی ہے کیونکہ کام مطلب کہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کریں تو ہمیں بہت سے نقصانات ا کھے پڑتے ہیں کچھ اہم نقصانات یہ ہیں تو خود پر مطلب کہ اعتماد جے ہم کانفیڈینس بھی بولتے ہیں کم ہو جاتا ہے جب کام وقت پر پورا نہ ہو تو صحت پر برا اثر پڑتا ہے جب ہ یہ بھی ہے اسی سے جڑا ہوا ہے جب کام کام نہ ہو جب ہم مطلب کہ کام وقت پیش نہ کریں ٹائم نہ مطلب رکھے تو اس سے جو میں نے دو تین آپ کو بتائے اس سے یہ ہوتا اب ہم نے ہم دونوں نے بات کی ہمیں چاہی کہ ہم اس بات آگے بھی پہنچ چاہائے تھا دوسرے بھی اس پہ غور عمل کر سکے زیادہ سے زیادہ آج کل بچوں کو کی ضرورت ہے پھر بڑوں کو بھی اس کی ضرورت ہے تو بچوں کے لیے ہم سکول میں فنکشن رکھے تو ان کو بھی اویئر ہو جائیں گے وہ اپنے وقت کو اچھے سے استعمال کریں گے سوسائٹیز میں بھی بڑوں کے لیے فنکشنس رکھے اجتماع اجتماع رکھے ہے نا
صحیح کہا ہے آپ آپ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے شکریہ آپ خ رحم اللہ